السلام علیکم بھائیان
وعلیکم السل بائی جامان ج ٹھیک ہو
ہاں جی ہم کہ رہے تھ ہیں آپ کے یہ امی ابو سب کہ رہ تھ
بس بڑیا آپ سنیے او کچھ بجہند
ہاں ناشہ وغیرہ ہو گیا بھائی
ہاں ہو گیا آپ کا ہو گیا ناشتہ واشتہ
ہاں جی اللہ کا شکر ہے ہمارا بھی ہو گیا ہاں تو بھائی آج ہم تعلیم کے بارے میں ک ب کچھ بات کریں
گھرے بج جان ٹھیک ہے بج جان گیے
تعلیم ہونا ہمارے جیون کے لیے اتنا ضروری ہے کہ جیس کسی بھوکے ویکتی کے لیے کھانا
جی بالکل
کیوںکہ آپ دیکھ لو بھائی آج کے دور میں کیا ہے کہ تعلیم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس اچھی تعلیم ہوگی وہ اپنے بچوں کو اچھے اچھے مدرسوں اور اچھھی اچھی جگہ تعلیم دینا پسند کرے گا اور عبادت وغیرہ بھی ٹائم کرائے گا جیسے کہ مان کے چلو ہمارے امی ابو ہیں یا آپ کے امی ابو اور ہوئے ان کے پاس اچھی تعلیم ہوگی تبھی تو اپنے بچوں کو اچھی اچھی چیزیں سکھائے گا
جی بالکل صحیح بات ہے آپ کی بھائی جان
وہی دیکھا جائے نا تو آج کے دور میں کیا ہے کہس سب ڈیجیٹل دور ہو گیا ہے کہ جیسے کہ ہم کہیں گئے اور ہمارے پاس تعلیم نہ ہو اور ہم نے کسی ک سے راستہ پوچھا یا ٹرین وغیرہ کا ٹائم پوچھا ہمارے پاس ا اتنی بھی تعلیم نہ ہو تو بھائی کیا پتا وہ غلط بتا دے ہم دوسری ٹرین میں بیٹھتے ہیں تو وہی
یہ سب سے بڑا پچھتاواائی تبھی ہوتا ہے کہ ہمارے پاس خ سا اچھی تعلیم ہوتی ہے تو ہمیں ک سے پوچھنا بھی نہیں پڑتا اور جب ہمارے س اچھی تعلیم ہوگی تو ہمیں کہیں جانا ہو تو ہم آن لائن ہی ٹکٹ وغیرہ بک کر دیں گے اور کیا ہے نا جو ہم اس استان کا بھی نہیں پتا ہوتا تو ہم لوکیسن ڈال کر اس استھان پر بھی پہنچ سکتے ہیں بھائی
جی بالکل صحیح بات ہے بھائی جان اگر ہم دکان پہ جاتے ہیں ہمیں کپڑے واپڑے لانے ہوتے کچھ ہمیں حساب نہیں پتہ ہوگا ہم کیا لائیں گے بائی جان ہے نا ہے نا بائی جان اگر دکان پہ جائیں گے سبزی وبزی کچھ لائیں گے ات نہیں ہوتے یہ کتنے میں ہوگا کے جی ہم کیا بولے گے دکاندار کو ہے نا بھائی جان
صحیح کہا بھائی آپ نے بالکل ویسے بھی بھائی دیکھا جائے نا ہمارے بڑے بزرگ لوگ یہ بولتے ہیں کہ جس ہم ایک ٹائم کا کھانا کم کھا لیں گے لیکن اپنے بچوں کو اچھی اچھی تعلیم دیں گے جس سے کیا ہے کہ وہ اپنا وکاس کر سکے اور آنے والی پیڑھی کا بھی وکاس کر سکے کیونکہ بھائی ان کو پتا ہے کہ تعلیم ان کے پاس تھوڑی کم رہی ہے تو وہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم تو بغیر تعلیم بغیر رہ گئے پر اپنے بچے بغیر تعلیم بغیر نہیں رہنی چاہیے بھائی
جی بالکل صحیح بات ہے بھائی جان اور بائی جان ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے ماحول کو صاف رکھنا چاہیے
وہ تو ہے بھائی جب ہمارے پاس اچھی تعلیم ہوگی تو وہ اپنے آپ ہی ماحول صاف ہو جائے گا وہ
جی بھائی جان اور بھائی جان ہمیں جی ب بھ جن ہمیں پیڑ نہیں کاٹنے چاہیے پودے نہیں کاٹنے چاہیے ہمیں زیادہ سے زیادہ پودے لگانے چاہیے نہ کہ کاٹنے چاہی
وہ تو ہے بھائی جب ہمارے جب ہمارے پاس اچھی تعلیم ہوگی نا تو بھائی ہمارے دماغ میں انہیں آپ سمجھ آتی رہی کہ یہ چیز سے ہمیں یہ نقصان ہے اس چیز سے یہ یہ فائدہ ہے ہم اپنے آپ اپنے آپ سائڈ کر لیںے بھائی آپ نے دیکا ہوگا جیسے کہ چھوے چھوٹے بچے وغیرہ ہوتے ہیں نا
جی بالکل صحیح
ہمارے امی ابو ہوئے مان کے چلو تمہارے ہوئے اور ان کے بھائی ہیں ہم ہمارے بھائی اور وہ چھوٹے چھوٹے ہیں ہمیں ان سے بول دیا کہ آپ مدرسے جاؤ وہاں جاؤ عبادت کرنے جاؤ پھر بھی بھائی ہمیں ان کے ساتھ جانا چاہیے جب وہ کیونکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ بھائی وہ جا بھی رہے ہیں یا کر بھی رہے ہیں کیا کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے بھائی چھوٹے بچے ہیں بھائی وہ کھیلتے رہ جاتے ہیں تو اس سے کیا ہے کہ بھائی وہ غلط آتا تم پڑھ جاتے ہیں
جی جی بالکل صحیح بات ہے اور بھائی جان اگر ہم پیڑ کاٹتے پیڑ کاٹتے نا اس سے ہمپائ سے لیتے ہیں
وہ تو ہے بھائی اور پھر بھائی وہ نقصان بھی ہوتا ہے جیسے کہ مان کے چلو چھٹے چھوٹے بچے ہیں ان کے بولنے کا لہجہ ہمارے پاس اچھی تعلیم ہوگی تو ان کے بولنے کا لہجہ بڑوں کے پرتی کیسے بولنا ہے اور کس طرح سے بولنا ہے بڑوں سے سب کے ساتھ اچھا ویوہار رکھیں گے اب جب تعلیم نہیں ہوگی تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے بچے بھی بڑوں سے غلط بول جاتے ہیں
جی بالکل صحیح بات ہے بھائی جان جی بھائی جان ہمیں پیڑ زیادہ سے زیادہ لگانے چاہیے نہ کہ کاٹنے چاہیے اور ہمیں اپنے پانی کو صاف رکھنا چاہیے
وہ تو ہے بھائی بالکل آپ نے بالکل صحیح کہا ویسے بھائی دیکھا جائے نہ آج کے دور میں کیا ہےئے کہ سب دور ڈیجیٹل ہوتا جا رہا ہے کہ اب ارا کار انٹرنیٹ سے ہو رہا ہے جب ہمارے پا اچھی تعلیم ہوگی تبھی تو ہمیں انٹرنیٹ کا اچھا اپیوگ کر سکیں گے جب ہمارے پاس اچھی تعلیم ہی نہیں ہوگی تو ہم غلط چیزوں میں انٹرنیٹ کا اپیوگ کریں گے جو کہ ہمارے شریر کے لیے جو کہ بہت ہی ہانیکارک ہوتا ہے اور ابھی کیا ہے کہ تعلیم وغیرہ لینے کے لیے لوگ آن لائن موبائل پر کلاس وغیرہ لیتی ہیں تو بھائی ان پر بھی نگرانی رکھنی چاہیے یہ دیکھنا چاہیے کلاس وغیرہ لے رہا ہے یا کچھ کر رہا ہے کیونکہ موبائل پر تعلیم تو ملتی ہے اچھی اچھی تعلیم ملتی ہے پھر بھی بھائی دھیان رکھنا چاہیے کیونکہ موبائل کیا ہے کہ لوگوں پر غلط پربھاؤ ڈالتا ہے وہ غلط چیزوں میں یوج کر رہے ہیں
جی بالکل صحیح بات ہے بھائی جان اگر ہم گھر گھر ڈالتے ہیں ہمیں نالی میں نہیں ڈالنا چاہیے اگر گڈہ کوھ دے اسی میں ڈالتے تھے پرانے زمانے میں پرانے لوگ یہ پالیتھیین بیگ استعمال نہیں کرتے تھے وہ کاٹن بیگ استعمال کرتے کااٹن بیگ استعمال کرتے تھے بھائی جان
تعلیم ہوتی جا رہی ہے نا تو اپنے آپ وکاس ہوتا چلا جاتا تا پھر اپنے آپ پتا چل جاتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے آج بھی کے دور میں کیا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا بھائی جیسے کہ ایک پیسہ والا خوب اس کے پاس اچھی تعلیم نہ ہو تو وہ اپنے بچوں بچوں کو نہ تو اچھی تعلیم دے پائے گا
جی بالکل
جس کے پاس پیسہ بھلے کم ہو اور پھر بھائی اس کی تعلیم دینے کا طریقہ دیکھنا ہے وہ اپنے بچوں کو اس طرح تعلیم دے گا کبھی کہ وہ وہ سب کے ساتھ اچھی طرح سے ویوہار کریں اور اچے مدرس میں پڑھنے کے لیے ایسے کیا ہے کونے کے بچے آگے جا کر کے سفل ہوں گے بھائی
جی بالکل صحیح بات ہے بھائی جان بھائی جان
تو آج کے دور میں کیا ہے کہ جس کے پاس اچھی تعلیم ہوگی وہئی آگے بڑھ سکتا ہے ویسے بھی ڈیجیٹل دور ہو گیا ہے ابھی کیا آئے کہ دھیرے دھیرے مزدوری وغیرہ بھی ختم ہونے لگی اس کے پاس اچھی تعلیم ہوگئی تو وہ کیا کرے گا آن لائن آن لائن اپ دیکھنا کبھی کبھی کہ جیسے کہ ہم کپڑے وغیرہ خریدنے جاتے ہیں یا کچھ بھی لے لو تو اس میں کیا ہے کہ وہ پرائز وغیرہ دیکھ کر بتاتے ہیں کبھی کبھی تو دیکھ لیتے ہیں انسان کو یہ اس کے پاس تعلیم بولنے کے طریقے سے لہجےے پتہ کر دیتے ہیں کچھ کچھ دکاندار کس کے پاس اچھی تعلیمیں ہے یا نہیں پھر بھائی وہ اس کو پرائز بڑھ کر بتاتے ہیں ا بھائی وہ دے آتا ہے کبھی کبھی اس کو پتا بھی نہیں ہے کہ یہ اتنی کی جو تعلیم ہوگی تو بھائی وہ نہیں دے گا وہ اپنی سمجھداری سے سارا کاریہ کرے گا اس کے پاس تعلیم ہی نہیں ہے تو بھائی وہ تو دے کے آئے گا
جی پت کو آپ کی صحیح بات ہے بھائی جان بس جن پرانے زمانے میں پرانے لوگ وہ پالتین بیک استعمال نہیں کرتے تھے وہ کاٹن بیگ استعمال کرتےے اسی سے سبزی لائے تھے بازار سے جو کچھ بھی چیزیں لاتے تھے وہ اسی کاٹن بیگ سے لاتے تھے یہ پالیتھیین بیگ وہ استعمال نہیں کرتے تھے
ہاں بھائی بالکل ہم نے بالکل صحی کہ ویسے وہی دیکھا جائے نا جس کے پاس تعلیم ہونا جس کے پاس تعلیم نہ ہو تو وہ ایک طرح سے پشو کے سامان ہوتا ہے کیونکہ تالم ہوگئی تو اپنے بچوں کا اچھی طرح سے وکاس کر کر پائے گا اور بچے کو اچھی اچھی عادتوں کو بتائے گا اس سے یہ ہوتا ہے پھر یہ نہیں کرنا چاہیے اچھی اچھی چیزوں میں اور جب بھائک دیکھا جائے نا جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا جب وہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہو ہم کچھ کچھ بھی کاریہ کر رہے ہیں تو وہ آئی وہ خود بھی کرتے ہیں ہاں جی
جی بھ جان اور بائیحان ہمیں نشے سے دور رہنا چاہیے ہمیں ن نشہ نہیں کرنا چاہیے بھائی جان اگر کوئی نشہ کرتا ہوگا بھائی اگر کوئی نشہ کرتا ہوگا اس سے بولے کہ بھائی یہ غلط ہے یہ مت کرو اس سے اپنے ساتھ لینا چاہیے یہ مت کرو وہومت کرو بجن اگر کوئی بچہ بائی جان اگر کوئی بچہ موبائل فون دیتا ہے دیکھتا ہوگا چھوٹا بچہ
ہاں بھائی وہ ہم تب بھی کر سک تبھی کر سکتے ہیں جب ہمارے پاس اچھی تعلیم ہوگی تو تو ہم اپنے بچوں کو ہمیں پتا ہوا کہ اس سے یہ موبائل چلانے سے یہ ہوتا ہے اور اتنی ہانی ہوتی ہے تو اپنے بچوں کو نہیں دیں گے آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا بھائی اس کے پاس اچھی تعلیم ہوگی چھوٹے بچے وغیرہ ہوتے ہیں جو ہم کچھ بھی کارگر کرتے ہیں تو بھائی وہ بیٹھ کر ہمارے ساتھ کرنے لگ ہیں اس سے بڑھیا ہے کہ بھائی جب ہم عبادت وغیرہ کریں تو اپنے بچوں کو ساتھ بیٹھا کر کریں اس سے ہے کہ ہمارے بچوں کا بھی وکاس ہوگا اور وہ آگے بڑھتے ت جائیں گے اور وہ غلط عادتوں میں نہیں پڑیں گے اور جب بھی وہ ہاں جی
جب ج ہم بچے فون لیتے کمرے میں بیٹھے ہوئے اکیلے لیٹ ہوئے پت نہیں کیا دیکھتے ہوئے گھر والے وہ وہاں پہ ہوتے ہیں پت نہیں کیا دیکھتے ہو گے ان کی آنکھیں بھی ان کی آنکھیں بھی خراب ہوتی ہے اور صحت پہ بھی اثر پڑتا ہے
آپ نے بالکل صحیح کہا ہاں تو بائی ہمیں آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا ہم اللہ تعالی سے یہی دعا کرتے ہیں کہ آپ سے دوبارہ بات ہو خداظ بھائی جان
چلو بھ